جی کیا حالات ٹھیک ہے اچھے سے ہیں
میرے ہال بہت بڑھیا ہے لیکن میں تمہارا ہال بگاڑنے والی ہوں پورا دن تم نے مجھے در بدر کیا
جی نہیں تو اگر آپ بولتی بھی نہیں تو میں تو دھیان میرا تھا ہی نہیں اس پہ کہ کچھ آ رہا ہے کیونکہ ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی اس سے تو آپ نے بولا
میرے ساتھ بھی سیم ہوتا ہے نا پتا نہیں ان کو کیسے سمجھ آا ہے
جی جی مسئلہ یہی ہے تو اسی لیے تو اور بتائیے آپ کیا حال ٹھیک ہے کھانا وانا کھایا آپ نے
بس شکر شکر آ بتاؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں کیا ٹھیک تو میرا تو مطلب میں تو ابھی فرسٹیڈ ہ تو میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں
اگزام ہے
کیوں کیا مطلب ہاں کل میرا امتحان ہے تو اس وجہ سے تو بہت مشکل ہے مطلب پڑھنے کا تو من ہی نہیں کر رہے اور لسٹائم پ سس فون ارے نہیں میں نے ابھی ایک اس سے پہلے ہی دو منٹ پہلے ہی ایک ایسا ہی کام ختم کیا تو میں جب موڈ ہی نہیںیا پڑھنے کا تو کرے کیا انسان اسی کی وجہ سے میں اب انیں چیزوں میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں کچھ زیادہ ہی یہ چیزیں ہاں میرا سیکھ پروگرام کا ایگزام ہے تو اسی کی وجہ سے جی کیا پڑھے جب
تو کیا تم اس کی مشکل لگ رہا ہے
مشکل کے لیے نہیں لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے کہ پڑھنے کا من ہی نہیں کر رہا ہے پاھ نہیں کا من ہی نہیں کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے پتا نہیں کیوں مر نہیں کرا ھچھ بھائی نے اس کو تو مجھے لگتا ہے سلبس بھی نہیں پتا ہوگا
پتہ کروا اس وہ جم کب گیا تھا
جی آج وہ نہیں گیا تھا آج اس نے ایسی غلطی نہیں کی کیک اس کو پتاہ تھا کہ اگر اس نے ایسی غلط کی تو پھر اسے کسی سڑک کے کونے میں اپنی رات گزارنی پڑے گی جی جی آپ اپ نے بولا کیسی غلط کیسے ہوئی تھی آپ سے جی ہاں وہی میں بول رہا تھا اچھا کیا جی جی ہاں وہ صحت تندرستی پہ میں آپ کو بہت چیزیں سنانا چاہتا ہ پر وہ یہاں میسر نہیں ہوگا آپ مجھے یاد دلائیے گا میں آپ کو ایک کوئی اچھا سا ایک آڈیو کلپ بھیجوں گا اس سننے کے بعد اگر آ بچ گئے تو ٹھیک اس سے بات کیجیے گا میں دن میں پورا پاگل ہوت چکا ہو ان ایسی ان سے جی اور سنائیے آپ
پورا نہ پڑھو نا فی الحال آپ ان چیزوں پرہ ب زیادہ دھیان دو
پورا دن نہیں میں چار پانچ بجے کے بعد سے میں نے یہی کام شروع کیا کیک کیونکہ میں آپ کو کو وہ یہی بول رہا تھا کہ مجھے اس والا پتا نہیں تھا کہ ویسیے بھی دیکھ ا جاتا ہے کہ ہر ایک کا کیسا والا حساب آتا
مجھے بھی نہیں پتا تھا نا نہیں یہ آپ نے مجھے ابھی بولا میں نے آپ دیکھا نا
جی اب آپ کو ہر چیز کا الگ الگ پت چلے گا جی ویسے وہ تو ہو جائے گا اسی سے ہاں وہ مست بھی ہےدرا لیکن تیرہ سو نہیں جی جی مجھے یہ مطلب بول رہے تھے انیس بول رہے تھے کہ ج جی ہاں آپ چپ کر کے بیٹھیے آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں تو مجھے آپ کی یہ بولی کہ کہ اور آپ کل آپ جا رہے ہو یا پھر کل گھر پی رہے رہ ہو
میں نے کہ نا میرا کل انٹرویو
میں نے کہا نا میرا کل انٹرویو ہے مجھے ری جانا پڑے گا جی آپ کا انٹرویو ہے ک او جی فرا تو آپ کو بیسٹ آف لک آپ نے کچھ تیاری کی اپنے انٹرویو کی
نہیں وہ بالکل میرے
وہ بالکل میرے فیلڈ سے بالکل ہٹ کے ہے جو میں نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے جی جی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی نہیںب وہٹر لے رہے جی کیا پیڈ انٹرن شپ لے رہے ہیں یا پھر پھر سے ایسی ہی موزوری کروائیں گے وہ لوگ
بھییڑ انی بھییڑ ہے پیڑ پیڑ
اب بہت اب بہت فری کی مزوری بہت کر لی تو اب کچھ نہ کچھ تو ملنا
ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو دور ہے رنگ ریٹ ہے
جی جی اس سے آپ کو تو ایک چیز اچھا بہت اچھا ہے آپ کو فائدہ لکھنے کا کہ آپ گھر سے اپنا جو وسط ہے وہ اسکوٹی والا وہ آپ بڑی ہی اچھی طریقے سے استعمال کر پائیں گے نکالوں گیاں جی آپ کے پاس کون میں تو ہوگی بٹ آپ کے پاس جو راستہ ہے ضروری نہیں ہر وقت اس پہ کون میں ہوگی آپ کی جو وقت آپ کا جو ہے وہ آپ کو متعقن رکھ نا پڑے گا کہ کس وقت میں جانا چاہتا ہوں وہاں کس وقت وہاں کا راستہ
پے میں کچھ دن دیکھوں گی نا پھر لیکن وہاں ٹریافک پولیس ہوتی ہے نا وہاں لائسنس کے ب
سیدھا راستہ ب جی نہیں اتنا نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو لڑکیوں میں اتنا نہیں دیکھا جاتا ہے اور آپ اپلائی بھی اور اگر اپلائی بھی کریں گے تو اتنا اتنا مسئلہ بھی نہیں جی تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کا مطلب ایک ڈیھ منتھ میں آ جائے گا سب کچھ اور اسکوٹی پہ اتنا مسئلہ بھی نہیں آپ ن کل جاؤ گے تو اگر آپ دیکھنا چاہو ہ نہیں وہ سکھا ھا دیں گے آپ لوگوں کو اتنا وہ زیادہ وہ مشکل
میں نے میں اسکوٹی نکالوں گی تم بھی اپنی اسکوٹی پہ آؤ میں بھی اپنی اسکوٹی پہ آؤں گی اس نے نخرے کیے نہیں وہاں ٹریافک ہوگا میں پھر کب سیکھوں گی میں اسے مانا ہی نہیں پھر پتا نہیں سر کچھ نہیں کیا میں نے
نہیں میرا ایگزام خ ہونے دو میرا ایگزام ہونے دو کل اپنے فوڑ شھوڑ سے گھوم رہے تھے کرو ایش تو میرا اگزام ہونے دو ختم اس کے بعد میں آپ کو ٹریفک میں
تارلے منتیں کر کے اس کی
جی جی جی مجھے یہ بول رہے تھے یہ ہاں تو اچھا مگر یہ ہاں کوئی نہیں آپ گھومنے ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا تو آپ تیاری تھوڑی کر کے رکھیے گا خالی ہم آپ مجھے بتائیے کہ کون کون کیسے کیسے ساتھ آئے گا کیونکہ باقی وہ تو دیکھ وہی کہ مطلب آنے کا آنے جانے کا مطلب کہ کون ساتھ آئے گا جیسے جیسے آپ ہے میں ہے وہ حزیف جائے گا یا پیاور بھی آ سکتا ہے تو پھر اس مسئلے میں پھر پھر دیکھ سکتے کہ اور کون مجھے آپ کو کسی کو مت اٹھانا ہے یا انیس کا کیا
نہیں مجھے کوئی نہیں ہے
کوئی نہیں
انوائٹ کر سکتے ہو میں تو نہیں بول وں گی کیکہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ابراہیم کو بول
جم کو گول ن ہاں بولو اس میں کیا ہے جس کو اس کو بولنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ہاں مجھے بولو ہ نہیں وہ تو میں وہ تو دیکھیں گے آپ خالی اس کو بول کے رکھو کہ آپ تیار رہے کیونکہ کسی جس دن بھی ہم بولیں گے تو پھر اس دن مطلب دیکھیں گے کہ ہر کسی کی ہاں پہلے آپ بولے کہ مطلب تیار ہے کیا ہے کس کیا سین رہے گا تو اسی حساب سے پھر ہم دیکھیں گے ناٹر سنےا جی وہ توھر ہاں ہاں وہ مسئلہ ہے تھوڑا تو
پھر کیا ہم کیا تم لوگ جاؤ گے تم تین اور میں ہوں
ہاں اور کون ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ہوگا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ ہاں میں اس بولوں گا کوئی نہیں ہاں وہ آئے گی مگر ہاں وہئے گی اس میں بولوں گاا رہے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہوں میں اگر ایک چیز کریں گے اگر ہمارے کوئی گاڑی ایکک مل گئی اگر ہمیں گاڑی ہی ایکک مل گئی تو وہ زیادہ ہی اچھا رہے گا وہ تو اس سے ہم پھ لے نہ سمائیں گے وہی دیکھیں گے اگر ہم کسی اگر کسی نے مانا کہ دینا جی ہمارے یہاں کہ کتے بہت ہی خطرناک ہے یہ راتوں میں پورے خطرناک مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو چلنے نہیں دیں گے کیونکہ راتوں میں رات جیسے ہی گیارہ بج گئے تو ان کا راج شروع ہو جاتا ہے گاڑی کا گاڑی کا کہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی گاڑی مل گئی اگر ہمیں کوئی گاڑی مل گئی تو وہ تو بہترین مطلب یہی رہے گا اگر نہیں تو پھر ہمیں آب نہیں مطلب چھوٹی چوٹی چیزوں پہ جانا پڑے گا گاڑی گاڑی کا مطلب ٹریول کی مطلب جان آنے کے ج ہ نہیں جانے کے لیئے کیاہ رہا ہوں
ہمیں کس کی گاڑی ملے گی
تو مسئلےڈگ اگر ملے گی یا تو ہاں نہیں وہ نہیں اگرھر تو اگرھر تاؤ جی کا اگر وہ ہاں اگر نہیں تو پھر بائک پہ تو پتا ہی ہے بائک پ تو آ جائیں گے پھر وہ اتنا مسئلہ وہی آ ہو جائے گا تو میں بولوں گا ورنہ مستاحب اگر نہ تو بائک پہ تو ہاں تو وہ دیکھ لیں گے نا پھر اسکوٹی پہ ایک چڑے گی ایک چڑھیں گے اس پہ دیکھ لیں گے پھر کیسے تو اگر وہی تو مسئلہ ہے نا کہ وہی ہو جائے گا اگر وہ آئی پہلے کیونکہ ہمیں ان کو اس کا بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کا مطلب کیا بولے گی تو اسی حساب سے ہم دیکھیں گے نا تو یہاں سے تو یہاں سے ہمیں بول رہے تھے یہ بسم دیوی اور مدھو ہمیں جانا ہے گھومنے تو اس کی وجہ سے ہم
تو بولو کیونکہ جب بہت ساری لڑکیاں ہوں گی نا کیونکہ
نہیں مگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم ہی چار جائیں گے خالی یا پھر ہم ہی دو جائیں گے خالی تو اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا پھر اسی لیے میں ان کو پھر ابھی نہیں بول رہا ہوں نہیں ان کو مطلب وہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی جائیں گے کل ہی جائیں گے پرسوں ہی جائیں گے تو تو ان کا بھی پتا نہیں ہے کہ کیا رہے گا کیسا رہے گا مطلب وہ مطلب مدو بسم میں ح زیفرحامی پانچ تو اسی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ویسا مزہ نہیں آئے گا اس میں
میں جاؤ نا اچھی بات ہے
نہیں جؤا اھی کیوحس میں دیکھو میں کیا کری ہوں پا بولوں گی کہ ایسی ہی ہے ب تو پھر کیا ہوا آپ ایک کام آپ ایک کام کر سکتے ہیں
چلیے پھر ٹھیک ہے
چلیے پھر ٹھیک ہے میں آ کو کر ہاں ہاں چلیے ٹھیک ہے اوکے بیٹھ اللہ حافظ